ہیلو وعلیکم السلام ہاں جی کیسی ہیں آپ
شکر الحمد للہ آپ
گھر میں سب ٹھیک ہے شکر اللہ کاسب ٹھیک ہے ہاں جی ہاں جی کھانا کھایا سب ٹھیک ہے ہاں جی
کھایا ابھی کھایا
اچھا کھانا کھیا اس کو بیٹے کو فرق ہے
ہاں فرق ہو گئی فرق ہے
فیور ویور مت تھا
نہیں نہیں آج نہیں فیور تھا کل بھی ایک سو ایک تھا تو اس سے زیادہ نہیں تھا ہاں تھوڑا سا کھانا میں نے کھلایا اور آلو میر پر اس کو کفتہ بنایا تھا لیکن اس نے نہیں کھایا
اچھا
اس نے بولا سیدھی سبزی دے دو جو گھر میں ہے اب آلو اور موز جی اب آلو اور میٹ پکایا تھا تو اس نے بولا تھوڑا سا کرڈ ڈالو میں نے بولا کرڈ مت لے لو تو اس نے بولا کچھ نہیں ہو جائے گا کرڈ سے کچھ مت کچھ مت ہو جائے
نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا خالی چیسٹ انفیکشن مت ہے پھر نہیں دینا تھا
نہیں تھوڑی سی کاسیی تھی کل پرسوں تو آج تو کوئی نہیں کوئی بات نہیں
پرابلم نہیں کرے گی آپ نے خود کھانا کھایا کام آپ ختم کیا
ہاں سہرین برتن دھو رہی تھی میں نے کھانا تھا اب اس کو اوٹا دیں اس کو میں نے صبح سے پانی کے آ آدو تین گلاس پلائے تب سے یہ تھوڑا تھوڑا سا یورین کر رہا ہے تھوڑا تھوڑا سا کطرا کطرا
کیوں
تو اس کو ہے تو بولتا ہے یہ لا لو لاؤ ٹوائلٹ کی بوت ہے لیکن تھوڑا سا کترا کترا کرتا ہے
اس کو پانی پلاؤ اچھے سے پانی پلاؤ اس کو اچھے سے
ہاں مانتا ہی نہیں ہے میں نے اس کو بولاہے اس لیے پیا صبح دوی اکےسات ایک گلاس اور چائے کے بعد دو گلاس زبردست تھی
دوائی اور انجیکشن کی وجہ سے اس کو ہیٹ ہوئی ہوگی اسی لیے اس کو پانی پینا ہے اس کو پانی پلاو اچھے اس پانی جب آپ پیار سے بولو گے تم ہاں ٹھیک ہے
اچھا شکر اور سب ٹھیک ہے فراز ٹھیک ہے ام پاس ٹھیک ہے اور بوجا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کھانا کھایا
ہاں ابھی ابھی ہے جب ابھی ابھی ابھی ختم ہو گئی میں برتن ورتن دھو کے بھی کھانا کھایا آ برتن شرتن لوئی آج موسم تھوڑا ٹھنڈا ہے آج نہیں ہے گرمی یہ وہ کل وہ کل بہت زیاد ہ گرمی تھی
کل بہت زیادہ گرمی تھی لیکن ہاسپٹل میں بہت بہت نا بہت زیادہ گرمی تھی پوچھو مت وہاں پر وہاں پر روم میں اور بیٹھ تھے لیکن فین تین ہی تھے لیکن بیچ میں تھے یہ نہیں بیڈ روم کے پاس فین رکھے بیچ میں فین تین تھے بس بیڈ آٹھ تھے
اور وینٹیلیشن بھی مت ہوگی وہاں کھڑکیاں مت ہوگی وہاں اتنی وہاں تو گھوٹن ہوگی ہی
ہاں وہاں ایک سائڈ سے کھڑکیاں تھی وہ بند تھی لیکن بولتے ہیں جو وہاں پر نیا ہاسپٹل ہے بولتے ہیں وہ ریسٹورینٹ جیسا ہے الگ الگ بیڈ بیڈس جو ہے روم بڑا ہے اس میں بیڈس ہیں لیکن وہ کور کر کے ہیں پر دوں سے وہ بیڈس الگ الگ ایک ایک بیڈ اور واش روم بھی بڑا ہے واش روم بھی پڑا ہے بولتے ہیں کہ گیزر ویزر وہاں پر ہے
وہ اسٹارٹ ہوا ہے وہاں کے ابھی نہیں
اور سالن کیا پکائی آج
ہم نے پیاز پکائی آج فرائیڈ ہونی پیاز پیاز پکائے ہم نے آج
اچھا پیاز پکائی آج
ہ ہم نے پیاز پکا ئی ا آ
اچھا ادر ادھر تھا کہیں جانے کا آج سردی کا موسم ہے کہیں جائے گھومنے کے لیے
میں نہیں جاتی میں کہیں نہیں جاتی گھومنے سنڈے بھی ہے موسم بھی اچھا ہے بہت اچھا بہت پیارا موسم ہے مگر میں نہیں جاتی میرے لیے سنڈے منڈے سب سب ایک برابر جیسا منڈے میرے لیے سنڈے منڈے ٹوزڈے وینسڈے
کسی کا میں مجھے سنا ہی نہیں دے رہا ہے
میرا نہیں آ رہا ہے وہ اس کو کاٹو ابھی
ہاں جی
میرے لیے سنڈے منڈے سب برابر ہے
اور بتائیں کب دے گئے
کپڑے میں نے شام کو بھی دھوئی پھر
اچھا کام کیا
ہاں کام کیا کب ڈے میں نے لگ بھگ دس ساڑھے دس بجے تک دو ہی میں نے پھر کپڑے
علیی
ہاں میں نے کال ہی ختم کیے مگر میں سوچ رہی ہوں میں نے اچھا کیا سویری کہاں اس بارش میں دھو
ہاں سویرے ہوتا ہے نا یے شام کو پھر انسان سوتا ہے تو
میں اس وقت سوئی تھی سویرے جب بارش ہوئی جب بارش ہوئی میں اس وقت سوئی تھی ہم سب سوئی تھے صرف وہ چچا کا تھا باقی ہم سب سوئے ہی واپس
کہاں جانا تھا
ہم سب سوئے تھے بارش کے وقت
ہاں بارش کے وقت نہیں ہم اٹھ اٹھے تھے راج بیٹھا میں بھی بیٹھی ماما اٹھی تھی صبح مما نے چائے بنائے تھی روٹی لا کے رکھی تھی کھانا بنا کے رکھا تھا پھر ہم نے سات بجے چائے پی راج اور میں نے سب سوئے تھے پھر سہری میں اٹھی نو بجے
پھر اس نے دودھ پیا تو وہ واپس چڑھ گئی وہ شاید اوپر جاڑو مار رہی تھی پھر سب سوئے تھے اٹھے پھر دس بجے میں بھی ادھر تھے ہم جا گے تھے ہم فون دیکھ رہے تھے
موسم اچھا تھا نا
ہاں موسم اچھا تھا لیکن وہاں نیند ہی نہیں آئی مجھے ورنہ موسم بہت اچھا تھا
کل گرمی بہت زیادہ تھی
رات میں ہمیں کولر چلا تھا پیر رکھا تھا شام کو بند کولر چل رہا تھا پھر پتہ نہیں کولر بند ہو گیا شاید اس کو برف ختم ہو گئی ہوگی
اچھا
پھر میں اٹھی پسینہ پسینہ میں ہو گئی تھی پھر میں نے کیا کام تو فین ڈالا تھا کولر باہر نکالا میں نے سوچا کہاں سے آپ پانی لاؤ گی رکھو اب اب میں فین ہی ڈالوں گی پھر میں نے فین ہی ڈالا پھر اس کی ٹگے ٹھیک کی تو پھر واپس بستر میں گئے
اس کو کب ڈریسنگ کرنی ہے اب ک
اس کو اب کل کرنی ہے ڈریسنگ
وہ می گار پہ ہی آ جائے گا
ڈریسنگ والے کو اس کو اب ایک دن نہیں ایک دن ڈریسنگ کرنی ہے
وہ کل آ جائے گا پھر
شاید شاید آجائیگا پتا نہیں اس نے کل بولا لیکن میں نے ڈریسنگ والے کو بولا ہے
وہ وہ آتے ہیں وہ آتے ہیں مشتاق صاحب نے فون کیا آج
ہاں اس نے کی دو فون
کیا بولا
اب کیا کرنا ہے وہ یہ اب وہ ابھی کر رہے تھے فون سوپور کو یہ گئی تھی پڑھنے کے لیے کیا بولا مہویش دیدی نے
وہ ان
اس کو کب شادی ہے
اس کو فرینڈ کے سپٹمبر میں سپٹمبر میں
وہ ابھی کبھی لا رہی ہیں
پتا نہیں اس کو سپٹمبر میں شادی ہے شاید پندرہ سولہ سپٹمبر شاید ان
اچھا اچھا لیکن موسم تو ٹھیک ہی ہوگا اس ٹائم بہت گرمی ہے اس ٹائم مزہ نہیں آتا
ہاں یہاں اس وقت کہاں ہوتی ہیں جولائی اگست یہ ہوتے ہیں ہاں سپٹمبر میں بھی کہاں سردی ہوگی ہاں البتہ تو تھوڑی فرق ہوگی سردی نہیں ہوگی اچھا موسم
ہاں ہ اچھا موسم ہوتا ہے ٹھیک موسم ہوتا ہے
ہاں
اور اور بتایں بس کیا سنائیں
کہ میری کہاں ہے گھر پہ ہی ہے کہ کہیں گئی ہے
نہیں باہر گئی تھی بھائی کے ساتھ شاید آئی
اچھا اچھا
محمد قدیر لکھ رہا ہے کام کام لکھ رہا ہے تمام تمام
اچھا کر رہا ہے وہ اچھا بچہ ہے شور نہیں کرتا اہے چپ چاپ کھیلتا ہے وہ شور نہیں کرتا ہے
شور نہیں کرتا ہے اچھا بچہ ہے
اس کے لیے نینحال والک
جانی ہے
ہاں یہ اچھا ہے وہ مجھے پتا ہے یہ بہت اچھا بچہ ہے اللہ سلامت رکھے
ک اچھا بچے نے کھولی ایک لکیر دی اور پڑا
پڑھا سب کچھ ختم کیا پڑھ کے
ہاں بولتا ہے پڑا
آئیں گے اس کے نینحال والے آج ہی آئیں گے کتنے بجے تک آئیں گے
کون
اس کے نند
پتا نہیں پتا نہیں فون ہے جونی کا فون ہے ذرا جونی کو فون کوئی کر رہا ہے آپ اسے تنگ کر رہی ہو پتا نہیں کیا بتائے
وہ بھی ٹھیک ہے شادیوں کا سیزن ہے بہت سے لوگوں کی شادیاں ہیں بہت اتے گھروں میں اس وقت شادیاں ہیں شادیوں کا سیزن ہے مگر گرمیوں میں نہیں ہونی چاہیے گرمیوں میں مزہ نہیں آتا شادیوں کا
خصوصا جب کسی آپنے کی ہو دوسرے کی ہو تو انسان جاتا ہے
محمد کوجتنی دو دو بیٹ کیا رکھی ہے ہاں
وہ جلدی جلدی پڑے گا سب کچھ جلدی جلدی ہاں جلدی جلدی پڑے گا سب کچھ
ہاں جلدی جلدی پڑے گا اور نہیں مان تا ہے اسکو کو بولتے ہیں ایسے پینسل پکڑو وہ نہیں مانتا ہے
اس کو جیسے ہی اچھا لگے نہیں وہ اچھا بچہ ہے وہ اچھا بچہ ہے
اچھا بچہ ہے
برتن دھوئے برتن دھوئے
برتن میں نے دھوئے میں نے نماز بھی پڑھی برتن بھی دھوئے اب آئی ادھر بولا ایک دو کالس کرو کیونکہ کالس پینڈنگ ہے تھوڑی تو اس لیے بولا ہاں جی چلو اللہ حافظ مجھے تھوڑا کام ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ
اینڈ